او وعلیکم سلام ایسے ہیں آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ جیو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنا ہے آپ کے گھر میں سب کیریت سے
ہاں جی بالکل بالکل میرے گھر میں سب خیری اسی ہیں آپ کے گھر میں ہیں سب گس سے
اللہ کا شکر ہے سب کہہ رہیا تھا میں یہی کہہ رہی تھی وہ آپ کو میں تھوڑا سا خریدداری کے لیے جا رہی تھی تو سوچا کہ میں آپ کو بھی بول دوں تو ساتھ میں اچھی خریداری ہو جائے گی کیا آپ چلیں گے خریداری کرنے کے لیے
جی ہاں ماسالءلہ یہ تو آپ نے بہت اچھا فرمایا جی مجھے ساتھ میں خریداری کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے
میں چلتے ہیں نا تو لے ہم کیا کہتےتے ہیں اس کو سامان لے آئیں گے نا نہیں وہ ساتھ میں چلتے ہیں نا تو ہم وہ لے آئیں گے نا سامان وغیرہ لے آئیں گے ساتھ میں اور کپڑے بھی لے آئیں گے ایک دوسرے کی رض مندی سے اچھے سے آ جائیں گے نا تو میں اسی لیے بول رہی آپ بھی چلنا اور وہ ہے نا وہ تجربہ بھی تو کام آتا ہے نا امی کو ساتھ میں لے کے چلنا تو اچھے سے خریداری ہو جائے گی پھر ان کے ساتھ میں
ہاں جی بالکل میں اپنی امی جان کو بھی ساتھ میں لے کے چلوں گی اور ایک ساتھ میں خریدداری کرتے ہیں نا تو ڈھنگ سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ بھی نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے کپڑے خریدیں کون سے نہیں دوسرے سے پوچھ لو سامنے والے سے جی ہاں یہ صحیح ہے اس نے بول دیا صحیح ہے تو ہاں بالکل صحیح ہے وہ اسے لے لو پھر خرید لو
خریداری ہے ویسے بھی سب کی پسند ناپسند کا معلوم معلومات ہونا چاہیے نا وہ ہے نا بچوں کو بھی ساتھ میں لے جائیں گے مجھے بچوں کے لیے بھی خریداری کرنی ہے کچھ بچوں کے لیے لباس لے کے خریدنا ہے اپنے لیے لانا ہے تھوڑا میے او ابو کا بھی خیال مجھے ہی رکھنا پڑتا ہے نا تو ان کے لیے لانا ہے مجھے تو آپ میں پوچھ رہے تھے کہ آپ ساتچھے لگ ہیں تو
جی ہاں میں بالکل چلوں گی میں نا اپنے سور کو بھی پوچھ لوں گی اگر وہ چلیں تو میں آپ کو بتا دوں گی
چلنا چ جی تو وہ میں کہ رہی تھی کیک وہ وہ میں یہ کہہ رہی تھی آپ ساتھ میں چلیں گے نا تو وہ ہے نا درجی ہے نا مسجد کے پاس تو وہ والا ہاں محمد جو ہے نا وہ محمد درجی کر کے کچھ ہے نا اس کے پاس چلیں گے نا تو اپنے ساتھ میں لباس سلوا کے لے آئیں گے
کو اس درجی کو بھی نسا آپ میں لے چلیں گے
کا بازار لگتا ہے نا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی بول دوں تو ساتھ میں چلیں گے سب
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی آپ نے سستے والے بار سے خریداری کر سستے بازار سے خریداری کرتی ہے نا تو میں تو سوٹ کی سوچ رہی تھی ایک سوٹ لے آؤں اور اپنے بچوں کے لیے کرتا پجامہ اپنے لیے بھی ساڑی وغیرہ اور گولکا وغیرہ مجھے تو گاؤں وغیرہ بہت سارے کپڑے لے کے آنے ہیں جی اپنے لیے
جی جی بالکل وہاں جا کے اضافہ ہو جاتا ہے نا کچھ پیسوں کا بھی معلومات ہو جاتا ہے کچھ سستا ملتا ہے نا تو کچ بچوں کے لیے کپڑے کچھ کھانے کے لیے کچھ کڑھائی کا سامان کچھ گھر کا سامان سب سارا سامان ایک ساتھ ہی لے آئیں گے نا
جی ہاں بالکل ایک ساتھی لے آئیں گے ا میں نے نا آج اب اپنے لیے ایک سوٹ منگایا تھا جی میشو سے تو بہت ہی زیادہ بےکار آیا تھا وہ
ہاں
ہاں تو میں نے میشو سے اپنے لیے سوٹ منگایا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہ جب میں میشو پہ دیکھ رہی تھی تو دیکھنے میں تو کافی اچھا تھا اور لیکن جو گھر پہ گھر پہ آیا تھا نا بے حد ہی بےیکار نکلا جی وہ اس لیے نا اب ان جو خریدداری کریں گے سستے بازار سے وہ آف لائن شاپنگ تو زیادہ بہتر رہے گا جی ہمارے
بہت اچھے اچھے دکانیں سجی ہوئی ہے اور بہت رونق ہے عید کی وجہ سے بازار میں اور بہت ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں بہت رونقیں ہو رہی ہیں اور صحیح داموں پہ بھی سامان کفایتی سامان بھی مل رہا ہے اس لیے میں بول رہی تھی نا آپ خالہ کو بھی بول دینا خالہ کو بھی لے چلیں گے ساتھ میں
ہاں جی ماش ان شاء اللہ آپ نے بالکل صحی فرمایا جی خالہ کو بھی لچ لیں گے اور میں نے نا اپنی باجی کو بھی بول یا میری باجی بھی جائیں گی امی جان ابو جان سبھی جائیں گے اپنے سوہر کو بھی بول دوں گی میں اگر وہ چلیں دو
میرے سور تو بھی ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے دفتر وہ تو لگے سنڈے کو ان کو وقت ملے تو شاید ملے پر وہ یہی کہہ رہے تھے آپ ہی جاؤ شاپنگ کر کے آؤ بچوں کو بھی کچھ دلا ولا لے آؤ اور بچوں تھوڑا بچوں کو بھی سنڈے کو گھومنا پھرنا ہو جائے گا تھوڑا ان کی بھی سیر سپاٹا ہو جائے گا کھانے پانے کو بھی ان کو دلوا لے دلو کے کے لے آئیں گے تو پھر بچوں کو بھی سھ میں لے چلائیں گے ان کا بھی نپانا بھی دے آئیں گے ادھر جی کو
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بچوں کا تو بالکل صحیح فرمایا جی میری بھی بچے بول رہے تھ گی امی جان ہمیں بھی لے چلنا ہمیں نہا جب آپ جائیں گی بازار میں تو ہمیں نا پارک میں لی چلنا اور ہمیں کیفے سینا ہمیں مومو وغیرہ فنگر وغیرہ ایسی چیزیں کھانی ہے آئس کریم وغیرہ تو ہمیں کھلا کے لے آنا
کوئی بچوں کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے بچوں کو تو بس ساتھ میں جانا ہے کیونکہ وہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں نا تو وہ کھائی پ آئیں گے کچھ اور اپنا ناپ باپ دے آئیں گے اپنی پسند کا کچھ سامان بھی لے آئیں گے ادھر سے اور کیا کہتے پھر بعد میں تنگ کرتے ہیں نا بچے پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ تو اپنی پسند سے بھی لے آئیں گے سب کچھ خرید کے
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی آپ نے میری بچی تو نہا بہت ہی زیادہ تگ کرتے ہیں مجھے میں کیسے بھی کپڑے خرید لا ہوں بولتے ہیں ابنی جانی یہ ک تو بہت بےیکار ہے آپ کی پسند
بالکل بالکل بالکل پتیلے وغیرہ بھی پتیلے وغیرہ بھی ہمارے یہاں سے تھوڑا پرانے ہو گئے ہیں تھوڑا نئے لان کچھ چینج کر کے آنا مجھ کو افطاری کے لیے کچھ دستردان بھی لانا ہے مجھ کو کچھ خریداری کر ہے اور وہ ڈنر سیٹ بھی لانا ہے ادھر سے ادھر سیل لگی ہوئی ہے نا بازار میں اس سیل میں دست دان اور وہ سب بہت کفایتی داموں پر مل رہے ہیں تو وہ پپ پپو بھی بول د نا پپو بھی ساتھ چلے تو وہ بھی لے آئیں گی دستر دان وغیرہ ساری چیزیں
ہاں جی ماش شاء اللہ بالکل صحی فرمایا جی میں تو بھول ہی گئی تھی میرے تو پھو پھپھو نے بھی بولا تھا مجھے میں سستے بازار میں جانے کے لیے وہ میں نے منع کر دیا لیکن آپ نے بلایا تو میں ان کو بول دوں گی ساتھ میں جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا دل کو سکھ
انشاء اللہ بالکل ہاں جی بالکل یہ اس سے تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا بزرگوں کا تجربہ وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کون سا کپڑا صحیح ہوگا کون سا نہیں ہوگا کون سا شریر کو تر و تازہ رکھے گا کون سا گرمی دیتا ہے تو اس سے بڑے بزرگوں کو بھی ساتھ لینا جیادا ضروری ہے اسی لیے بول رہی تھی نا امی جان کے لیے کہ کہ امی جان چلیں گی نا تو ان سے میری اچھی وہ ہو جائے گی مطلب خریداری ہو جائے گی ہماری
ہاں جی ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی اتنی نالج بزرگ لوگوں کو ہوتی ہے نا اتنے ہم چھوٹے لوگوں کو نہیں ہے بالکل بھی
چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کیوںکہ ہم نے تو یہ چیزیں کی نہیں ہے نا وہ بزرگ لوگ ہی زیادہ پسند کرتے ہیں
اور بزرگ لوگوں کی نا پسند بھی ایک دم بڑھیا ہوتی ہے جی ماشاء اللہ بالکل بڑھیا پسند ہوتی ہے مجھے تو بہت پسند آتی ہے
ہمے لیے اچھا با سوچنے والے چلا وہ نہیں ہے تو زندگی میں کچھ بھی تو نہیں ہے
ن ہاں جی بالکل آپ نا ایک کام کریں گے شام کے پانچ بجے شام کے پانچ بجے چلیں گے تو آرام سے کیا ٹھنڈا موسم بھی ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل وہ بچے اس کی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں مطلب پڑھنے کے مستبق سے کچھ خرید کے لانا ہے نا تو اس لیے وہ لے آئیں گے
ہاں جی بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ
وغیرہ بھی پسند سے لے آئیں گے نا وہ اپناگ اور وہاں پہ نا بہت اچھا اچھا اچھا وہ مل رہا ہے نا بچوں کے کھانے پینے کا سامان جیلی ہے فروٹ ہے ڈرائی فروٹس وہ بھی سیل لگی ہوئی ہے کفایتی داموں میں مل ہو ہے نا اور بچوں کے لیے چیری ہے اور نوڈلس ہے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں کفایتی دااموں میں سستا بازار لگا ہوا ہے نا مسجد کے پاس
ہاں جی بالکل صحی فرمایا جی آپ نے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ آنند آئے گا ان سب چیزوں میں
ہ نفیشا کو بھی ساتھ میں لے کے آناا وہ بھی اپنے لیے کچھ خریداری کر لے گی نا وہاں سے اس کے لیے بھی اچھا اچھا کوسمیٹک کا سامان مل رہا ہے وہاں پہ
جی ہاں بالکل لے آؤں گی میں ساتھ میں
انشاء اللہ اور نفی شاہ کو بھی بولنا فپو کو بھی بولنا اور اس کو ن جا کو بھی لے کے آنا وہ بھی مجھ سے بول رہی تھی نا کہ آپ جاؤ نا باجی تو مجھے ضرور لے کے جانا تو وہ بھی تھوڑی سی شاپنگ کر لے گی اب اپنے کچھ کھانے پینے کے بچوں کے لائق
جی ہاں باجی میں ان کو بالکل بول دوں گی اگر وہ آئے تو میں ان کو بول دوں گی کہ باجی کو ک آئے شاپنگ کے لیے تو چلے ہیں
کرنا ضرور بولنا خدا آف تو پھر مل گی
ہاں جی مجھے نا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی آپ نے مجھے بہت اچھا بتایا
ج ہوں
ہ